ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سنائیے کیسے ہو
اور سب کھری ہے
ہاں بس بڑھیا اللہ کا شکرار ہے الحمد للہ ہم تو ٹھیک ہے آپ بتاؤ ٹھیک ہو
سب ٹھیک ہے ابو جان امی جان بائی جان تب
ہاں بس ٹھیک ہے اللہ کی دعا ہے آپ سنائیے
آپ کیا کر رہے ہو آپ جی آپ بتاؤ
بس کچھ نہیں میں تو ٹی وی دیکھ رہی تھی
یار میں موسم کا لطف اٹھا رہا تھا میں بھی آج تھوڑا موسم گڑبڑ میں ہے
اچھا ہاں ابھی یہاں ا بھیھی نا ایک سیکنڈ میں ہی گھٹا کا سا موسم ہو گیا ویسے دنیا بھر کی اتنی گرمی ہو رہی ہے نا آج تو بہت زیادہ
سچھا
ہوں م کیا چلو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اپنا فون میں وہی دیکھ لیتےے بجا وقت ذا پھر اس میں دیکنے کا من نہیں ہو رہا تو میں نے کہ چلو ٹی مطلب آج کل تو ٹی وی کا تو دور ہی تھا ہ اوکےا
بالکل س یہ پوری طریقہ سے ختم ہو سکا
ہاںاں سب کی دیکھا جائے تو تو ٹی وی موبائل سے زیادہ ہمارے جیون پرہ اثر ڈالتا ہے
ہقیق تو بات
ہاں لیکن ہمیں نا فون دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے نا تو ہمیں اب ٹی وی میں دیکھا ہوا کچھ بھی اچھا ہی نہیں لگتا
سچ بات ہے
ہ
کیا ہے کہ ویسے ویو دیکھ رہا ہوں تو اتنی پردوشن سے گرست وایو آ رہی ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتی سانس لینا درلبھ ہو رہا ہے جی پتنا اتنا ہمارے آس پاس فیکٹریوں میں اتنا کاربن اڑ رہا ہے کہ جس سے ہمار جیون بہت سنکٹ میں پڑ رہا ہے اور جو واتاورن کے پشو پ جی سارے سبھی مارے جا رہے ہیں دھیرے دھیر کر کے
یہی تو دیکھو نا پہلے ٹی وی پہ ہی ہوتا تھا بھائی بڑے پردے پہ منورنجن کے حساب سے دیکھتے تھے ہم پکچر وغیرہ کوالٹی بالکل اچھی آتی تھی ہے نا انٹرسٹ بڑھتا تھا اب کیا ہوتا ہے اب ہم سوچتے ہیں کمپلیٹ کا نشاست تو کرا ہی رہا ہے کیو ٹی وی کریں چارج کرائیں اپنا جو بھی دیکھ رہا ہے فون میں دیکھ لیں ہے نا ٹی وی پہ دیکھنے میں وہ الگ ہی مزہ آتا تھا سب بڑوں کے ساتھ بہن بیٹھی ہیں بھائی بیٹھے ہیں کوئی فیملی مووی لگا لی کوئی فیملی کچھ لگا لیا تو ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ ہے وہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ
سچا
اور وہ دن تو دیکھو وہی بات نہیں بات ہے پرانے دن تو پھر پرانے ہی ہوتے ہیں
چھوے
اب کیا ہوتا ہے سب اپنے اپنے کونے میں مصروف ہے کوئی ناٹک دیکھ رہا ہے کوئی ریلس اسکرال کر رہا ہے کوئی اپنا پڑھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا
صیح ہے
ہاں وہ بھیتنا آگے بڑھ چکے ہیں نا کھیلت ص وہ اپنے میں ہی بزی ہے
ردنی قیمتی ٹائم کو اپ حملو ہاں کبھی یہ نہیں سوچا کہ اسٹیم کو ہم سدپیوگ کریں ہیں
ٹھیک ہے
اور یا اسٹڈی کے لیے یوز کریں جیس سے کہ طعالب ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا
ہاں اب دیکھو تو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ اسکرین دور ہوتی ہے تو ہم دور سے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں پہ بھی اتنا اثر نہیں پڑتا نہ ہمارے ذہن پہ پڑتا لیکن فون جو ہے وہ ہماری ہاتھ میں رہتا ہے سب سے پہلے ہمارے ہاتھوں پہ اثر پڑے گا مسلس کمزور ہوگا پ اس کے بعد آنکھوں پر پڑ رہا ہے صف ذہن پہ پڑ رہا ہے دماغ پہ پڑے گا تو مائگرین کی دقت آنکھوں پہ پڑا تو آنکھوں سے دقت ہاتھ پ پڑا تو سر ویکل وغیرہ بہت ساری دقت ہے پہلے جب ہم ٹی وی دیکھتے تھے تو کوئی دقت نہیں تھی اپنا ایک چینل لگا دیا اپنا ریموٹ سائٹ پ رکھا اپنا دیکھنا شروع کر دیا
ہائیو الن کل ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا پاگ لوگ گیا تھا وہ ہاسپٹل گیا تھا تو میں نے سوچا پوچھ رہے یہ لوگ بتا رہے تھے کہ پب جی وغیرہ یہ لوگ کھیلتا ہے اور نائٹ رات کے اندر بھی یہی بولتا ہے بندے آگئے مار گولی دے یہ کر وہو کر تو سپنا اتنا بنکر باری آتا ہے تو اس کی مانسک استتی بہت خراب ہو چکی ہے تو سب اسی فون کی کڈ ہوئی ہے نا
ہاں یہی تو ہی فون سے ہی تو ہوا ہے فون وائرس چھوڑتا ہے بہت گندا والا اس کو تو جتنا وہ وہ جو چوبیس گھنٹے کھانوں پہ فون لگا کے رکھتے ہیں نا تم کبھی نوٹس کرنا ان کو سنائی کم دیتا ہے آوازیں کلیئر نہیں آتی ساؤنڈ کلیئر نہیں ہوتی کہ نا یہ اپنا پالوشن جو بھی چھوڑتا ہے وہ سارا ہمارے کان میں جاتا ہے ج سے خان کی دقت ہو جاتی
ہاں صح بات ہے بالکل
جب مطلب سرائی نہیں دے گا کلیئر ساؤنڈ نہیں ہوگا تو تو دقتیں ہوں گی نا
صحیح ہے بالکل کان کے پردے کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے جو ہماری سننے کی کمتا کو کم کر د پر
جی جی جی
شریر میں بھی کافی نقصان دائک
ہاں یہی تو اب جو فون ہوتا ہے فون کی ایسی بات نہیں کہ فائدے نہیں ہے فون فائدے مند بھی ہے جیسے ہم کئی رستے میں ہیں ٹریول وغیرہ کر رہے ہیں تو وہتت تمہارا ٹائم کنزیومنگ کرا دیتا ہے نا
لوگ جن مڈ ڈال لو کسی کے رستے کو بھول گئے تو
کر لو ہے نا کسی کو فون کرنا فون کر ل ہے نا ایک ہی فون میں آپ دنیا بھر یہ چیزیں کالنگ کر سکتے ہو نیٹ بینکنگ چلا سکتے ہو پڑھ سکتے ہو انٹرنیٹ چلا سکتے ہو ج کا
ہاں جی ہاں سچ بات ہے پر آج کل نقصان نقصان بھی بہت ہے دیکھو جو بچوں کی عمر پڑھنے کی یہ وہ لوگ آج کل
وہ اس میں گے جیں ہاں ان کے لیے نقصان داک ہے
کالج گئے کچھ لوگ کچھ لڑکیاں کچھ لڑکے دکان سے پون لگا کے یوں ہی چلے جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے گھر والے اتنا پیسہ ہمارے اوپر ویسٹ کرے کس لیے کر رہے ہیں
جی جی جی
کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں اور فون کو یوز کرتے ہیں سر پڑھا رہے ہیں
ہاں اور دیکھے ٹی وی مطلب ٹی وی میں کچھ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں پرانی یادیں ہمارے گھر میں تازہ ہے ٹھیک ہے اور فون کو دیکھتے ہیں نا تو پھر فون جب سے فون آیا نا آپ دیکھنا ایک دوسرے کے رشتے بھی بہت زیادہ ایسے ہو گئے کھٹے کیکہ کوئی کسی کےھ گرائٹ نہیں پا رہا وت پتنی د پارا کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے تو پھر اپنا آپ ہی دوریا بن جاتی ہے
ہاں آج کل جھگڑے بھی ہسبینڈ وائف کے پتی پتنی بھی بہت آ رہے ہیں
تو اس لیے نا دیکھو انسان فری ہوتا ہے کام پہ سے تو سوچتا ہے چلو ہم فری ہو گئے چلو فون چلا لیتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا فری ہو گئے چلو تھوڑا سا اپنی امی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں بھائی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں دادا کے پال دادی کے پاس اب کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا
ایکانت لیے ہوئے اور چیٹنگ چالو تو جب اس ب کو پتا چلے گ پت کو پتا چلے گا تو وہ ناراض ہسبینڈ کو پتا چل گیا توبو ناراج کس سے بات کر رہی کیوں بات کر رہی ہے آج کل محال اتنا کتنا خراب کر چکے ہیں آج کل کے لوگ
تو اور اتنی کم عمر میں یہ ڈپریشن وغیرہ جو ہوتا ہے یہ اسی لیے تو ہوتا ہے کیونکہ ہم بے فضول کی سردردی زیادہ لے لیتے ہیں
صحھی
ہے نا کوئی کوئی سیریل دیکھنا شروع کرا اب جیسے میں نے آج کوئی ایپیسوڈ دیکھ لیا وہ مجھے اچھا لگنے لگا تو وہ اپنا انٹر میرا انٹرسٹ نے اپنی اور کھینچ لیا اس میں اب میں سوچ رہیی اس کی دوسری ویب سائٹس بھی دیکھوں پھر تیسری دیکھو پھر چوتا جی دیک اس سے میرا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے میرا ذہن بھی کمزور ہو رہا ہے اور میرا دماغ جو اور جگہ الگتا تھا نا وہ بھی وہ بھی گیا
بالکل صحیح ہے
جی ٹی وی میں ایسا نہیں ہوتا نا ٹی وی میں تو بھائی پرانی چیز ہے ایکٹ وہ وہ کیا نہیں ہے اس میں تو کوئی اتنا نہیں ہوتا
ہاں تو فون تو جتنا فائدہ مند ہے اس سے زیادہ نقصان پسند داک بھی ہے
ا جب مرضی کچھ بھی سرچ کر کے ترنت دیکھ لوں اس لینا انسان بے فکر ہو چکا ہے
بالکل صحیح ہے آج کل فون کا یوز اتنا ہو رہا ہے جی اتنا کھانے کا یوز نہیں ہو رہا ہے لوگوں کے لیے
جی جی جی
فون کی طرح اتنا انسان کانے پر دھیان دےینا تو اتنا بیماریوں سے گرست بھی نہ ہو
ہ سب کی اچھی بات ہے چلو فون کا استعمال کرنا چاہیے سائنس میں آج آج کے ٹائم میں سائنس ہمیں بہت آگے لے چکا ہے فرق کے ماشاء اللہ بہت ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے الحمد للہ لیکن ہر چیز کو ایک ٹائم کے حساب سے ایک سمے کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے
وہ تو ہے جی بٹ ہم تم سب سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی یوز نہیں کرتا فون کا سدپیوگ کج لوگ تو انٹرٹٹ میں منورنجن کے لیے کچھ یوں ہی تو ہم کو تم کو سب کو فون کا سدپیوگ کرنا چاہیے جیسے کہ فون چلانے کا نشچت ٹائم ہونا چاہیے
ہاں اپ د تو اگر پورے پت ہے لوگوں کا آپ دیکھنا نیٹ چیکنگ کا نیٹ چیکنگ کا اگر کیا جائے نا ان کا تو اگر چوبیس گھنٹے میں کم سے کم دس سے بارہ گھنٹے لوگوں اپنا فون پ اپ ڈیٹ رہتا ہے
کوئی بھی وہ آن لائن دکھتا ہے سچ
آن لائن دکھتا ہے کسی بھی چیز پہ چلے جاؤ آپ اور پہلے اگر فون نہیں تے تو بتاؤ پہلے زندگی آسان نہیں تھی بہت آسان تھی سردردی نہیں تھی ایک دوسرے سے بنتی تھی رشتے اچھے رہتے تھے اب کیا ہوتا ہے جتنی چیزیں ہمارے پاس ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے نا اتنے ہی رشتے ہٹتے جا رہے ہیں اتنے ہی لوگ کے دل برے ہو رہے ہیں ذہن کمزور ہوتے جا رہے ہیں سوچ الٹی ہوتی جا رہی ہے
سچ ہو آتے بالکل
جی یہ ہو رہا ہے
پھر بھی تم کچھ بھی کہو جی فون کے فائدے بھی بہت ہیں دیکھو چاہے تو اسٹوڈینٹ پڑھائی بھی کر سکے
ہاں ہاں ہوتی ہے
آگے اٹھایا جا سکتا ہے ایک کوئی نئی چیز ہے اس کو سیور کر کے سب کے سامنے لا سکتے ہیں اپن فائدے بھی بہت
ہاں
آج کل کے لوگ دیکھو گاؤوں میں کچھ چیز سے جانکاری کچھ لوگ جانتے نہیں تو اس کو جانکاری سے باغت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز وہ ہے اب کچھ بازاروں کے لوگ کو یہی نہیں پتا ہے کہ گیہ دیہ کا پیڑ ہوتائے یا پودا ہوتائے
ہاں صحی بات ہے تو
سر س تو وہ فون ا کوئیما دم دیکھتے ہیں کہ یہ پودائی پیڑے پودے اور پیڑ میں کیا ان پتر ہوتا ہے سب چیزیں ہمارے جانکاری کو پنچ دینے میں سکچم رہتا ہے
ہماری تو دیکھو یہی کوشش ہے کہ مطلب جتنا ہو سکے نا فون کو تو اپنے سے دور ہی رکھا جائے کیونکہ اا زندگی لمبی چاہیے نا کچھ کرنا اپنے جیون میں تو فون کو تھوڑا سا سائڈ کرنا ہی پڑے گا
بالکل صحیح
ہے نا اگر اپنی زندگی کو پھر ہی سمجھ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے آئے جیسے آئے ویسے چلے جائیں گے تو تو پھر آپ فون کتنا مرضی چلا لو
چلو ٹھیک ہے جی امی جان بلا رہی ہیں میرے
چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں بعد اں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ